ہلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہیں آپ سناؤ آپ کیسے ہو
بس دو بات ٹھیک آپ کی دوا ہونی چاہیے بس بس بڑھیا
جی جی اور گھر میں امی ابو سب ٹھیک ہیں
سب ٹھیک ہے الحمد اللہ چپ رہ چپ رہ
بڑھیا سب ٹھیک ہیں سناائی کیا کر رہے ہو
جی
کیا کیا کر رہے ہو
بس ایسے ہی چھٹی کا مزال ہے رہے چھٹی ہے آج
اچھا اچھا سنڈے مزہ لو سنڈے کا ہم بھی سنڈے کا مزہ لے رہے ہیں
مزے لینے کے لیے ہم کل سے کام پہ جانا ہے پھر سے وہی شیڈول شرو کام کر کرنے کا
ہاں وہ کام کے بنا بھی گزارا نہیں ہے نا کام بھی کرنا ضروری
یہ کام تو ضروری کر رہے ہیں کام کے بنا کیا ہوگا انسان تو ہی کام کرنی دنیا میں
ہاں وہ بھی تو ہے کیونکہ ہر انسان کو اپنا کام آ کرنا چاہیے اپ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے
ہاں جی
تے ہیں تو بند ریسٹ بھی اتنا کرے گا جو کام چھوڑ دے گا تو
کتنا ہی ریسٹ کرے گا پھر انسان بور ہو جاتا ہے کہ کتنا کتنا آرام کچھ دن اگر انسانھٹی یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے کب تو پھر ان دن اتنا تنگ ہو جاتا ہے پھر بولتا ہے کہ میں باہر ہی نکلتا گھر سے کچھ کام ہے
ہاں وہی نا
ہیں نہ یہی بات ہے انسان انسان کام ہی میں رہنا چاہیے اور زیادہ تر تو مرد مرد کو انسان مرد کو تو کام ہی ہی رہنا چاہیے گھر میں بیٹھ ج بیٹھ جاتا ہے تو دماغ میں فط رات
ہاں
الٹی سیدھی باتیں چلتی ہے پھر لڑائیاں جلتے میں بیٹھ
صحیح ہے صیح ہے صحیح ہے اور بتاؤں گی گرمی کیسی ہے آپ کے ادھر
نہیں گرمی اتنی نہیں ہے کل سے ٹھنڈی ہے کل سے بارش ہی ہو رہی ہے
اچھا
اتنی تو نہیں ہے بس
ہمارے جی جی بولیے
تو اگر ہم گرمی کی بات کریں تو گرمی ایک گرمی کا موسم تو ایسا موسم ہے کہ جس میں کیا بولتے ہیں سورج کی روشنی بہت تیزی ہوتی ہے ج دن دور زیادہ ہی لمبے ہوتے جا رہے ہیں ہاں ایک کت نہیں پسینہ آتا ہی جا رہا ہے اور پانی کی ضرورت بہت زیادہ اور کی خاص طور پر ہمارے علاق عقوں میں گرمی بہت سخت ہوتی ہے ہے دوپہر کے وقت باہر نکالنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آگ کے سامنے ن کالی نہیں
ہو وہج ن
ہوں
لو گرمی بھی تین مہینے رہے گی تو اس کے بعد چلی جائے گی پھر سردی آ جائے گی
جی ہاں سب بھی آ جائے گی اصل میں مجھے تو لگ پے کہ سردی ہی
بہتر ہاں مانا جائے تو ہر لوگوں سے پوچھو ان کو کیا اچھا لگتا تھا وہ سردی ہی کہتے ہیں کہ سردی اچھی ہے اور گرمی تھوڑا مشہور
لوٹنا شاید سب سے ہی مشکل کام ہے بس
ہاں سردیوں میں اٹھرا اٹ رہا مشل ہوتا ہے پر گرمیاں سونے نہیں دیتی
ہاں کا بجب کمبل اتنا گرم ہو انسان باہر نہیں کا سوچ بھی نہیںا ہے
سوچ میں نہیں سکی
اور پانی ٹھنڈا ہو تو وضو کرنا بھی کیاان لگتا ہے
ہاں ہاں وہ تو ہے
صی ہے صی ہے کیا ہی کر
سبزیوں میں مگر کھانے پینے کا مزہ تو الگ ہی ہوتا ہے
تو گرمی میں کچھانے کا من بھی نہیں نا کرتا بولیں کہ کچھ پینے کو کچھ مل جائے ٹھنڈا ٹھنڈا ہم پیتے رہے
گرمی سردی میں تواں گرم چائے مل جائے کچھ خوشکمی وا بول جائے ہے نا
گرم گرم کچھ کھانے کو مل ئے تو مزہ لے لے
اور سردی میں گھر میں کیا بولتے ہیں خاندان اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا پھر چائے پینا اور پرانی باتیں یاد کرنا بہت وہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو
ہاں وہ تو ہے بہت ہیں دیکھو ہر چیز کا نا لطف اٹھانا چاہیے اچھے سے
ہاں وہ تو ہے ہی بھائی
کو بعد میں یہ نہ کوئی انسان کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا میں نے میں نے یہ نہیں کھایا میں نے یہ نہیں پایا یہ وہاں نہیں گیا
ہاں ہر کسی چیز کا مزہ لینا ہے
ہاں
تاکہ کوئی ریگریٹ نہ رہے گبعد میں یہ چیز
نہیں کہ تو بس سوچ سمجھ کے اپنے ہوش و ہوواس میں جو کام ہے وہ اچھا کام کرنا چاہیے
ہی جی جی
تو ہمارے بھی کل ہوئی بارش ادھر
اچھا
کل کا تو دن اتنا اچھا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا تھا رات تک تو بہت اچھا اچھا ہ رات کو بھی بٹ آج صبح جیسے مارننگ ہوئی تو دیکھا سورج تو وہ نیچے درتی بھی آ گیا تھا تو
اچھا
ہاں تو گرمی اتنی ہے
ج نہیں نہیںی یہاں تو ابھی یہاں سے آج بھی تھی ٹھنڈی ہی ہے
بارش ہوتی جائے نا دو
ہاں ہاں ٹھنڈی پھیل جاتی ہے بارش بارش سے
تو انسام تنگ نہیں ہو ای انسان بہت پریشانی پشان ہوتا کہ کیا کروں کیا کروں
بالکل ال لگتا ہے گرمی سردی بارش کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے
بارش کا موسم تو اچھا ہوتے ہی ہوتا ہے ان لوگوں کو بارش کا بارش کی ٹھنڈی ہوا لینے کی
ہ بارش کے ساتھ ساتھ پکوڑے بھی لازم ہے جاں جی
توم گیلے ہو رہا ہے بارش ہو تو سردی میں چلو چائے بناؤ پکوڑے بنا
اور اور بارش ہو اور پکوڑے نہ ہوں تو لگتا ہے کہ موسم اد رہے کہ نہیں
اڈور صحیح بات ہے
ہوں
تو آج کل تو لوگ آن لائن بہت جلدی منگا لیتے ہیں چلو
جی
بلنکڈ والے کو کر وڈري
ہاں جی
جوماٹو سویگی سویگی گ لم وہو
کرو کچھ آ ڈر
چلتی ہو جا
اگر زیادہ اگر بارش بھی ہو جاتی تو یہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے کہ نہیں پانی جمع ہو جاتا ت راستے بند ہو جاتے ہیں
ہوں ج
ے یہی وجہ ہے کہ ہر موسم کے فائدے اور نقصانات بہت ہوتے ہے دونوں ہوتے
دونوں وہی نا دیکھو ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک طرف کا کوئی سکا ہوتا ہی نہیں ہے تو ایسا موسم ہے موسم بھی کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں
جی
سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں تو اس میں چار موسم آتے ہیں ہر موسم تین تین مت کرتا ہے
و ہر کسی کے فائدے ہیں اپنے اپنے فائدے گرمی کے اپنے فائدے باہر کے اپنے فائدے باہر تو میرے کو لگتا ہے چار سیزنوں میں تو باہر ہی ایسا چیز جس میں میں زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی نہ زیادہ بارش ہی ہوتی ہے ایسا موسم رہتا ہے کہ خوشگوا رہتا ہے کہ ن اور کیا م ہے فوٹو ووٹو کا بھی
ہاں ہاں
ہوں
چلتا ہےسا سب اور لنچ میں کیا کھانا ہے آ ج کا کر لیا لنچ
نہیں ابھی نہیں ابھی تو بارہ ہی بج گئے ابھی ناشتہ کیا ابھی دس بجے چوب لنچ لنچ میں تو ٹائم ہے ابھی لچ ابھی ایک دو بجے ہوگا
اچھا اچھا
ہوں آپ کا ہو گیا ناشتہ واشتہ
نہیں نہیں میرا نہیں ہوا
اچ
تو دیکھتے ہیں آج کوئی کوئی چٹپٹا کھانے کا من کر رہا ہے
اچھا ہ ہ ہ ہ ہاں
کہ مما نے کیا بنایا امی جان نے کیا بنایا وہی
ہاں صی ہے
کھائیں گے کچھ
کچھ کھائیں گے جو بھی ہوگا جو ہوں
نے کا منبوت کرتا ہے
ہاں ہاں کچھ ٹھنڈا پینے کا اور جو گھر میں ہوگا وہی کھا رہے ہیں کچھ باہر سے تو نہیں جائیں گے نا بہتر تو وہ اور جو بنا ہے وہ کھانا ہے ماں نے جو بنا ہے وہ تو تو وہی ہ اس کے خلاف اور کچھ وہ نہیں
ہو جائے کچھ چٹنی ہو جائے جائے کوئی اچھی سبزی ہو جائے تو ہو ج م کا مکی کی روٹی ہو جائے تو کیا بات ہے مکھن ہو جائے ساتھ میں
ہاں کہسی کوات ہے
تو کیا آاز کا نظارہ ہے کھانے کا
ہوں
ہوں بہت مزہ آتا ہے ایسے میں ک نہیں کا گرمیوں میں یہی چیزیں کھانی ہوتی ہیں زیادہ
گرمی میں انسان جتنا ٹھنڈا کھائے جتنا اپنی باڈی کو ٹھنڈا رکھ پائے اتنا ہی بہتر ہے اور ہائڈریٹ رہے پانی پ ہے کہ نہیں زیادہ اگزاسٹ نہ ہو پسینے جو آتے تو اس سے بہتر ہے پانی کنٹینیو ہی پییں صر درد نہ ہو باقی چیزیں نہ ہوں بیماریاں نہ پھیلیں
ہاں ہاں صحی بات ہے
جی
ہ تو ہر چیز کا لطف اٹھانا چاہیے
ہ بالکل بالکل ہر چیز مزہ تو ہر کسی چیز کا اٹھانا چاہیے چے ب زیادہ بھی نہیں پھر سس زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر زیادہ
ہاں وہ بھی ہے نا دیکھو وہ سا کو ہوچے ھانی چاہیے جس سے صحت پہ زیادہ افیکٹ کرنا پڑے گ بیمار نہ ہو اچھے سے اس کا پانچ س تنتر اس کو پچا سک کہ نا وہ چی
ہ کبھی کبھی تو اچھی اچھی چیزیں بھی اگر انسان زیادہ زیادہ کرتا ہے وہ بھی انسان کے لیے ہانیکارک ہو ہو جاتا ہے یہ مثال ہے اگر ہم زیادہ ایکزرسائز کریں اور کچھ ہ نا بول رہے ہیں سر ڈائٹنگ کر رہے ہیں ا مٹا ہے بچارا بولتا ہے میں کچھ کم کھاؤں گا پھر وہ کم ہی کچھ کھائے پھر انسان کو اس سے بھی زیادہ ایکسرسائز کرنے سے بھی وہ بھی وہ بھی پریشانی ہو ج
ہوں ہوں
تو ہر کوئی چیز لمٹ نہیں ہی کر اہ ہر کوئی چیز لمٹ میں ہی سجتی ہے چلو ٹھیک ہے چ اللہ حافظ